ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
اب ٹھیک ہے
الحمد للہ اپ ٹھیک ہے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کہ گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
الحمد للہ اپ سنیے
یہ تو بس ٹھیک
ٹھیک اور
کیسے چل رہی آپ کی پڑھائی
بس چل رہی ہے
اچھا ٹھیک آپ کس سمسٹر میں ہو ابھی
سکس ایم
سکس ایم دیٹ مینز آپکو اب وہت
ابا بس سیون سین اس کے بعد انٹرن شپ ہاں
اچھا ٹھیک دیٹ مینس اب آپ کو ایک ہی سیمسٹر ہے ہاں
ہاں ہاں
اس سیمسٹر میں کتنے یہ پیپرز دیے
کوئی بھی نہیں ابھی
اچھا ابھی ایگزام اچھا ٹھیک ابھی فائنل ایگزامز پینڈنگ ہے
ہاں ہاں ابھی نہیں ہوا فائنل
اچھا ٹھیک پھر کیا بول رہی تھی آپ مجھے اگزام سے
ہے بٹ ابھی نہیں
اچھا ٹھیک آپ کو پندرہ جولائی سے ہے
ہاں ہاں پڑھ رہی ہوں نا ابھی اسلیے
اچھا ٹھیک ہے
ہوں
اور کالج جاتی ہو آپ
میں گھر پہ ہوں آج
ہائے
ہاں ہاں میں پرسوں آئی کچھ ڈیز پہلے
یہ تو اچھی بات ہے پھر آپ اپنی بہن کو بھی بول سک تے ہو اور آپ لوگ بہت ساری باتیں کر سکتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اگر وہ وہی پہ ہے
نہیں کون سی والی چھوٹی یا بڑی
چھوٹی یا بڑی دیٹ مینس ایک انسان کے ساتھ آپ ایک انسان کے ساتھ آپ پانچ کالز کر سکتی ہو
ٹھیک
لیکن ایک کال دس منٹ کی ہونی چاہیے ٹین ٹو ٹوئل منٹس دس سے بارہ منٹ کی چلتی ہے
اچھا ٹھیک ٹین ٹو ٹویل منٹس
پھر جب یہ بارہ منٹ کی ہو جاتی ہے نا تو یہ یہ خود ہی کٹ ہو جاتی ہے
اچھا ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سمجھ آیا مجھے
ہاں اگر لیکن اگر آپ اب دو یا تین منٹ بات کرو گے پھر آپ کا کال کٹ کرو گی وہ آپ کی کال کاؤنٹ ہو جائے گی لیکن پھر آپ کو کم پیسے آئیں گے
اچھا اچھا ٹھیک
آپ سمجھ رہی ہو میری بات
ہاں ہاں مجھے آیا سمجھ
یا میں یہاں سے بولوں
نہیں مجھے آیا سمجھ
اوکے ٹھیک ہے نہیں پھر میں زور سے بولوں گی آپ یہیں سے سنو گے پھر
نہیں نہیں مجھے آیا سمجھ ہاں
اور آپ کی بہنیں ٹھیک ہیں
ہاں ہاں مطلب ہم کسی بھی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں
ہاں لیکن اس کو یہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے پہلے اور ایپ تھرو ہی کال کرنی ہے
اچھا ٹھیک وہ ایٹو ہونا چاہیے ایپ پہ
ہاں اٹس نٹ نیسیسری ایکٹو بھی ہونا چاہیے آئی تھنک ایکٹو ہونا چاہیے البتہ وہ پھر اویلیبل ہونا چاہیے سو دیٹ وک کال ریسیو کریں ادر وائز تمہاری کال کاؤنٹ ہو جائے گی لیکن آپ کو لیکن آپ کو اس کی یہ اگر اس نے کال ریسیو نہیں کی پھر آپ کی کال ضائع ہو جائے گی اس لیے آپ پہلے اس بندے سے کنفرم کرا ویدر ہی از آن لائن اور ناٹ یا وہ ابھی فری ہے اگر وہ بات کر سکتا ہے یا نہیں
ٹھیک ٹھیک ہاں سمجھ مجھے
نہیں اس میں بھی یہ بات اچھے سے کرنی ہوتی ہے توا تمہیں پتا ہے ابھی مجھے اطہار کا ہی ویڈیو اطہار کا ہی آڈیو آگیا اجبار میری فرینڈ ہے
پھر وہ کیا ہو رہی تھی
وہ اپنی کزن کے ساتھ بات کر رہی تھی مجھے ٹرانسکرپشن میں اسی کا آڈیو وہ ہے اتنا ہنس رہی تھی میں نے اس کو کیکہ یکسٹ میں نے اس کو بولا پ مجھ تمہارا آڈ آیا رانسکرپشن میں وہ پور آپ مئی نئی ک کہئی ایسی ویسی بات بات نہ کی ہوگی
اچھا ٹھیک رکھنا پڑتا ہے
ہاں پتا نہیں کب کس کے ساتھ کس کے ہاتھ میں یہ ویڈیو آج چاہیے آڈی
آڈیو
بسط تو کر بیاس فون منے فون کرار ہے ہاں اور باقی سبھی ٹھیک ہے کیا حال چال ہے
بس آپ کیا کر رہے ہو آج کل
ہی میں تو گھر پہ کام کر رہی ہوں مجھے تو گھر والوں نے کام والی بنایا ہے
ٹھیک ہے پھر کرلو جلدی سے شادی
ا وہاں بھی تو کام ہی کرنا ہے نا
پھر بھی اچھا ہوتا ہے
ہاں یہاں نہیں تو وہاں اسے بارک اپ پر نہ وہ نہیں آئی وہ مجھے ابھی کال کر گی تل تللی ا سے اور باقی
مزس ایا تھا
کیسے گئے آپ کے سارے سیمسٹرس
اچھے ابھی فورتھ سیم کا رزلٹ آیا تو اس کا نہیں آیا ابھی
اچھا ٹھیک سکسٹی چل رہا ہے
ہاں ہمیں لیٹ آتا ہے رزلٹ بہت
ہاں رزلٹ اچھا نکل نکلتا ہے یا
اچھا بہت اچھا مجھے اچھا تھا میں نے ٹاپ کیا تھا
اوکے کن کنگریچولیشنس
ہوں
آپ کی چھوٹی بہن کیا کر رہی ہے آج کل
ابھی کچھ بھی نہیں
ابھی کچھ بھی نہیں کر رہی ہے
نہیں نہیں کچھ بھی کر دی ہے
اچھا ٹھیک اس نے کیا تھا پھر ٹویلتھ پاس
ہاں ہاں اس کو ایڈمیشن کرنا تھا ابھی بٹ فرینڈ کا ویٹ کر رہی ہے بول ہم ایک ساتھ کر رہی ہے
اس کو بولو فرینڈ کا ویٹ مت کرو پھر ا اور ایک سال نکل جائے گا ہاں یہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے
بولا تھا میں نے بٹ یہ مت چ تھی اکیلی کہیں بھی اسلیے
بولو پھر گزارا کرنا پڑتا ہے
اس کا پتہ ہے نا اس کا سب کو پتہ ہے
اس کو بولو پھر انسان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے پھر ہر کوئی ساتھ نہیں
ہاں ہاں کرنا پڑتا ہے بٹ پتا نہیں یہ مطلب الگ ہے
مجھے پتا ہے یہ الگ ہے
نہیں پارسی ریڈی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
سارے ٹھیک ہے
آپ کیا کر رہے تھے
میں نے اب میں میں بس گھر پہ کام کرتی ہوں دن بھر صبح صبح سے لے کے شام تک میں بس کام کام اور کام کرتی ہوں
کون سا گاؤں
ہوں
کون سا کام ہے
گھر پہ کبڈوں کو استری کرنا صفائی ہے اور کیا کرتی کھانا آج میں نے سارا کھانا بنایا آج میں نے ہاں یہ کم ہے
مطلب صفائی کرنا بس
صفائی کرتی ہوں سو اس کے بعد میں کرتی ہوں اس کے بعد میں باقی سارے کام بھی کرتی ہوں نا اور آج میں نے دن بھر کھانا بنایا آج اتنے مہمان آئے تھے میں نے نا تب کھانا بنایا
ٹھیک ہے آپ کا ہوا تھا نا اس سے کمپلیٹ
ہاں ہو گیا اس کے بعد میں یہی لوگوں کو یہ بزنس آئیڈیا دے رہی ہوں
کم نہیں کرنا ہے کچھ بھی
میں نے یہی سوشل ورک میں سکھایا ہے
اچھا کیا
ہاں اب یہی کر رہی ہوں میں سوشل میں اصلی سوشل ورکر ہاں ہاں میں اب اصلی سوشل ورک کر رہی ہوں نا
اچھی بات ہے پھر
ہاں
اچھا ہے بولنا چاہیے
ہوں اب آپ اپنی بہن کو بھی بولنا ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے میں اس کو بول پھر مجھے آپ کو اس کا نمبر روئی نام بول رہے بس
ہاں مجھے سینڈ کرنا پھر اس کا نام اور اگر آپ دونوں بہنوں کو بھی بولو گی نا آپ ایک بہن کے ساتھ پانچ کالس کر سکتے ہو میرے ساتھ پانچ کال کر سکتے ہو دوسری بہن کے ساتھ پانچ کال کر سکتے ہو دیٹ مینس ففٹین کالس س کے ہو گئی پھر آپ ایک دوس پھر دو تین بہت بو ایک بزنس آئیڈ ہے
یہ مار ڈالے گی آپ کو این
آ ارے باپ رے
اس کو بھی ہے
نہیں نہیں کی تھی ڈاؤن لوڈ پھر اس نے بولا میں میں کسی سے بات نہیں کر سکتی میں بس تم سے بات کروں گی
سچ کہہ
ہاں ہا۔ ہا۔ ہا۔ ہا۔ ہاں تو اچھی بات ہے اس میں کیا ہے یہ کو اصلی ہے یہ ا یہ گو اصلی سوشل ورک
پھر جب ہوں گے نا نمبر سارے ختم فرینڈس وغیرہ سب کے سب کریں گے بس اس کے بعد پھر
پھر اس کو دوسرا ٹاسک آتا ہے ٹرانسکرپشن کا وہاں پہ آپ کو آڈیو آتا ہے آپ کو یہاں سے اس کو وہاں پہ لکھ کے ہوگا نیچے اردو میں جو آڈیو میں آپتے مطلب جو آڈیو میں ہے وہ نیچے لکھ کے ہوگا اگر وہی ہوگا تو آپ کو ویسے ہی سبمٹ کرنا ہے اگر آپ کو لگا لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے اس میں ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے آپ کو پھر ایڈٹ کرنا ہے اور وہ
سبمٹ کرنا
یہ ہاں
ٹھیک ہے کتنے یہ کالس کر سکتے ہیں
دن میں آپ جتنی چاہو اتنی کالس کر سک تے ہو لیکن جب تک تمہاری تھرٹی کالس کمپلیٹ نہیں ہو جاتی
اچھا ٹھیک ٹھرتی کالس
تیس تیس کالس آپ کو ایٹ لیسٹ کرنی چاہیے پھر آپ کو ٹرانسکرپشن کا آپشن آتا ہے
اس کے بعد
پھر ٹرانسکرپشن کنٹینیوسلی چلتا ہے
اچھا اچھا ٹھیک
ہاں
ٹھیک ہے جی سمجھ آیا سمجھا
ٹھیک ہے اب آپ آرام سے کرو
ہوں
اب آپ دوسری بہن کو بھی بولو اور مجھے اس کا نمبر نام سینڈ کرنا پھر میں میم سے بات کروں گی میم تمہیں یہ کری گی ٹاسکس اسائن آپ کو پھر وہاں پہ آپشن آ جائے گا فون آ فرینڈ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
پھر آپ کرو گے اپنی فرینڈ سے بات
اوکے ڈن
اوکے اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ
اوکے اور اس اپنی بہن کو بولے یہ کام کم گانے سنا کرو ہی۔ ہی
ٹھیک ہے